ہلو
السلام علیکم بھائی جحان
وعلیکم السلام
کیا خریت ہے
سب الحمد للہ اپنا بتائیے
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے دعا آپ لوگ کا اور ممی لوگ کا گھر کا بھی دعا ہے تو چل رہا ہے
ہ جی
جی تو ہم کو سننے میں آیا ہے کہ ڈیجلی لینڈ لگ رہا ہے ڈالٹے گنج میں تو کب سے لگ رہا ہے آپ کو پتا ہے
یہ بیس تاریخ سے
چھبیس تاریخ سے لگ رہا ہے
ہاں
تو کتنا کا ہوا یہ بھی یہ بھی پتا ہوگا آپ کو کتنا خریدایا گیا
اسی لاکھ
نہیں نہیں گرہ سوچنا سنے اٹھاسی لاکھ بیس ہزار میں ہم کو آیا ہے
اٹھاسی لاکھ بیس ہزار
جی یہ میرے کو سننے میں آیا ہے تو آپ کتنے عمر سے جانے لگے تھے ڈیلی لینڈ کبھی بچپن میں یاد ہوگا نا
ہاں اب تو ویسا من نہیں کرتا ہے بچ بچپنا بہت بڑھیا تھا
اچھا
تھے گھومتے پھر مزہ آتا تھا بچہ مطلب بچپن میں تو آپ جانتے ہیں بہت تو کھلونا ولوا لینے کا من کرتا تھا
جی بالکل تو مممی تو ممی تو ڈانٹتی ہوگی بچہ وہاں پر روتے ہوں گے کہ امی سامان لے دیجیے ہم کو یہ والا ہم کو وہ لینا ہے اچھا اچھا
کچھ ہی کچھ لیا آ جاتا تھار
جی ہوتا ہے اور بتائیے کیا کھانا پینا ہو گیا دوپہر کا
ہاں ہو گیا
تو ابھی شام کو تو نکلیے گا نا کہیں کھانے پینے یا پھر ابھی بھوک نہیں لگا ہے
نہیں نکلیں گے ابھی
اچھا چلیے اچھی بات ہے کھاتے پیتے رہنا چاہیے
آپ بھی یہاں آئیے ٹالٹن گنج دجلی لائن
ہاں مطلب ابھی تو آؤں گا ہی نا تو سب لوگ ساتھ میں چلیں گے مطلب ہم تو ویسے اب تو گھوم نہیں پاتے ہیں نا چکر آنے لگتا ہے جب سے چشمہ لگایا تب سے کوئی بھی نہیں ن تو میرا بریک ڈانس فیوریٹ تھا اور ڈریگن تو بچہ والا تھا لیکن اس میں بھی مزہ آتا تھا اور ٹورا ٹورا میں تو بہت زیادہ گھما دیتا تھا میرے کو تو اس میں بھی ٹھیک ہی لگتا تھا
ہوں
بڑا والا جھولا میں ہمت نہیں ہے میرے کو بیٹھنے کے لیے
اچھا
جی جس کو ٹاور جھولا سب بولتے ہیں تو مطلب ہم بہت انجوائے بچپن میں کر لیے ہیں لیکن اب جو یہ عمر میں اب ہم سے نہیں ہو پائے گا اب تو چل بھی نہیں پاتے زیادہ زیادہ ہیلتھ ہو گیا نا میرا
او ہاں تو پھر بھی آئیے تو گھومیں گے ساتھ میں آپ کا بہت یاد بھی آتا ہے
سامان وغیرہ لیں گے میرا یاد آتا ہے
ہوں
او مائی گولڈ یہ کب سے ہو گیا
ایسے ہی مطلب کبھی کبھی آپ کو یاد آتا ہے پر ٹائم نہیں ملتے یہ بات نہیں کر پاتے ہیں
اچھا اچھا ایسا چلیے اچھی بات ہے میم کو لگا کہ بھول گئے میرے کو
نہیں نہیں
جی اور اجان ہو رہی ہے نا
ہاں
تو نماز پڑھنے نہیں جانا ہے کیا
نہیں ابھی تو نماز پڑھ نہیں رہے ان شاء اللہ پڑھیں گے ہم
اچھا اچھا انشاء اللہ انشاءلہ کرتے دیکھیے گا
آج ہی ایک محلہ میں محلہ میں ڈیٹ کی تھی عورت
اچھا تو مٹی دینے کیا تھے آپ
ہاں
چلیے کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے پڑھ لیجے و نہیں ل راضیون
ہاں ہاںاں
جی اور آصف یہ سب جفر لوگ جو تھا آپ کا دوست لوگ سب کدھر گیا
سب ابھی ندی چلپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اکیلے
اچھا آپ اکیلے ہو
جی
کیوں ساتھ میں من نہیں لگتا ہے کیا ان لوگ کے ساتھ
نہیں ابھی آئے تھے بال و بنوا کے تو نہا دھو کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر
اچھا بال وکٹ والی ہے کل تو سنڈے ہے نا
جوں
تو کیا سوچیں
ہم کو کل جانا ہے خیال امی کے گھر اسی لیے
اچھا کھالا مگر ساب فیملی لوگ جاے ہیں
ہاں
کہاں خالام کے گھر ہے جی آپ کا
یہ ساہپور
ہے داد دو سوچنا ہے نہیں ہے جی یہ تو سائیکل سے میں مار لیتا تھا بچپن میں ات سائیکل چلا کر ساہ پور وپور سب گھوم لیا میں نے
ہم بھی بچپن میں بہت گئے ہیں ایسے ہی سائیکل سے گانے کے گھر
جی چلیے ہوتا ہے لیکن اب اب تو ہاپنے لگیں گے تو چلے گا ہی نہیں
ہوں ہ اب تو چلتا ہی نہیں ہے سائیکل
جی اب گیا وہ جو سائیکل کا دکان والا بھی سوچتا ہوگا
اور ایسا ایسا چھوٹا چھوٹا بیٹری والا بھی گاڑی نکل چکا ہے نا
کہ انسان سب بھول گیا سائیکل چلانے کو اسی کو سب لے لے رہا ہے اسی پہ انجوائمنٹ ہو رہا ہے
ہوں ہوں
اور اس پہ انسان تھکتا بھی نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن صحت کے لیے تو نقصان ہو گیا نا صحت اب سب کو پھولتے جا رہا ہے شریر پورا ان سب کا پھول گیا جی اور کوئی گیم وغیرہ نہیں ہو رہا ہے جیسے پہلے پتنگ اڑاتے تھے تو وہ تو شاید
ا تو سب انٹا کھیل رہا ہے
اچھا انٹا کا بھی دن ہے نا ہاں برسات میں سب انٹا کھیلتے ہیں پھر ٹھنڈا میں لڈٹو کا دن آئے گا
ہی
چلیے ماشاءلہ اچھی بات ہے لیکن زیادہ نہیں کھیلے گا آپ تھوڑا گھر میں بھی دھیان دینا یہ سب اچھا گیم نہیں ہے
ہم نہیں کھیتے ہیں
تو کون کھیلتا ہے بھائی جان
سر یہ محلہ باد
اچھا اچھا تو دیکھتے دیکھتے تو آپ کو بھی من کرتا ہی ہوگا کہ چلو ن تھوڑا سا میں بھی دیکھ لیتا ہوں وہ کھیل لیتا
ہاں بس ایس ہی دیکھتے ہیں کھیلتے نہیں اب تک
اچھا میرے کو لگا اس لیے میں نے پوچھا
جی اب تو آپ تو سب بچپن آپ کو یاد آتا ہوگا اب تو آپ انٹا ونٹا تو نہیں کھیلتے ہو
میں نے انٹا ہی صرف زیادہ کھیلا ہے اور فوٹو وہ لٹو تو میں نے بہت کم نچا تب بھی لیتا تھا لیکن جو پتنگ ہوتا ہے نا وہ مجھے اڑا نہیں نہیں آتا تھا بہت غصہ بڑھتا تھا بہت کھچ کچی بڑھتا تھا
اچھا
تو اسی لیے میں نے نہیں کر پایا جی لیکن ہاں جب انٹا میں کھیلتا تھا نا تو بہت زیادہ میرے پاس مطلب انٹا ہوا کرتا تھا موت کو سب سے زیادہ پیسہ میں نے ان انٹا سے ہرایا ہے
ہوں ہ
جی ج تو اسی کو انٹا کو ہرایا تو پتاہ ہے موت لوگ ہیں نا پیسہ میں بہت بیمانی کرتا تھا اور ان لوگ اسی روپیہ سو سو روپیہ لگاتا تھا سوچتا تھا کہ میں بچہ ہوں میں پورا ہرا دوں گا اس کا وانٹا لیکن تبھی ان لوگ کو ہرا دیتا تھا میں نے
لیکن یہ تو مسلمان کے شریعت میں حرام ہے یہ سب کھیلنا لیکن پیسہ والا کھیلنا رہا ہے میں ایسے کھیل سکتا ہوں انجوائمنٹ کے لیے لیکن زیادہ تر نہیں کیونکہ آپ انٹا کے لیے کھیلیے گا تو گھر سے باہر رہے گا آپ کی امی گھر کے کھو رہی پاپا کھوج رہے تو آپ تو وہاں پہ لط کر رہے نا آپ کی امی چلے رہے گی نہیں ہمار رہے امی ابھی ب میں نہیں آؤں گا اب میں کھیل رہا ہوں تو اس چیز کے لیے اس تو اسی لیے اس کو ہے نا آرام کیا گیا تھا انٹا یہ سب صحیح نہیں ہے
ہوں ویسے تو ہم کھیلتے بھی نہیں
جی جی بالکل چلیے آپ میں تو بہت کچھ ٹیلنٹ ہے ج اتنا چھوٹا ایج میں بائک چلانا سیکھے
ہوں
پھر پتنگ اڑانا بھی سیکھ گئے تھے پھر بات کرنا کھیلنا کودنا کرکٹ سب کچھ آپ کے بہت جلد ٹیلنٹ آ گیا تھا
ہوں
جی جی جی لیکن ہم کو سننے میں آیا کہ بائک سے گر گئے تھے تو افسوس لگا
جی
تو وہ آصف بتا رہا تھا
جی
کہ اس کا اب بھی صحیح سے گاڑی میں اس کا ہاتھ نہیں بیٹھا ہوا ہے
اچھا
جی ایک بار گھوم رہے تھے تو وہ لگا کہ آج ڈھلانگ پہ گرا دے گا پھر ایسا لگا اس کا بھی پورا فنشنگ طرح کا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ زیادہ آگے والا بریکار ہے اور یہے مطلب بتا رہا تھا میرے کو تو ہم بولے کہ بھائی چلاتے چلاتے آتا ہے اتنا بھی ہینڈل کر لے رہا نا بہت د
جی ہم اسکوٹی ابھی روز چلاتے ہیں تو اسکوٹی میں ہیبٹ بڑھ گیا ہے تو بائک اتنا مل
نہیں تو اسی لیے آپ کا دقت ہے آپ اسکوٹی میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیئر نہیں ہوتا ہے ڈائریکٹ آگے پیچھے بریک ہوتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ بائک میں بھی بائک میں بھی اگل کا بریک اسی کو سوچ کر مار دیتے ہوں گے لیکن سب سے نقصان داک ہے وہ
ب عادت ہوگی ہے ویسے تو بائک ہم زیادہ چلائے نہیں نا ہے زیادہ تر اسکوٹی ہی چلائے ہیں کیکہ میرے گھر میں اسکوٹی ہی ہے بائک ہے نہیں
جی یہ بھی ہے چلیے کوئی نہیں ہوتا ہے بھیا تو مطلب چلیے دیکے چلات چلاتی انسان کو ہاتھ فنیشنگ ہوتا ہے آپ صرف سوت کر سوچیے گ نا کہ میں چلا لوں گا میں کر لوں گا تو نہیں ہوتا ہے ایک بار گرنا پڑتا ہے جب میں نے سائیکل سیکھا تھا تو خود میرا بہت جگہ میرا ٹھنگنا پورا ٹھکچا جاتا تھا پورا شریر کٹ جاتا تھا تب بھی میں نے ہار نہیں مانتا تھا ب
ہ ہم بھی بہت سائیکل سے گرے ہیں
جی ہم تو سائیکل تو آٹھ کلو میٹر دور تک چلاتے تھے دن بھر میں اور میرا الٹے الٹے ہونے لگتا تھا پورا تب بھی گھر والے کو س آتے تھے کتنا تم دور دور کیوں جاتے ہوں لیکن تب بھی میں نے ہمت کیا آج وہ پاور طاقت تو بھیھی بچا ہے لیکن جب سے میں نے چھوڑا نا تب سے میرا شریر تھوڑا ہیلتھ ہو چکا ہے تو اب مجھے پریشانی ہوتی ہے
اچھا
بائک تو آرام دائک بہت ہے اسی لیے سب کا پیٹ نکل رہا ہے سائیکل میں تو انرجی جاتا تھا نا
ہوں
جی تو وہی میں نے سوچا کہ چلو کچھ کچھ ٹیلنٹ اپنے ہاتھ میں لانا چ چاہے پھر میں نے اسکارپیو سیکھنے کا ٹرائی کیا تو شیوا جی میں میں نے ٹھیک چلا لیا تھا پھر میں نے کیچکی ندی گیا تھا تو وہاں پاس جو مٹی کا راستہ ہے نا وہاں پہ میں نے جا کر ٹھوک دیا پیڑ میں
تو کچھ ہوا تو نہیں ن تھا
کیسے نہیں ہوگا بھیا گاڑی تھوڑا نقصان ہو گیا تھا
آپ کو کچھ ہی نہیں ہوا تھا
نہیں جی اللہ کا کرم تھا شکر تھا جو میرے کو کچھ نہیں ہوا
ہ
جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکارپیو چلانا اتنا آسان ہے کیا میں نے جب اسٹیئرنگ جب پکڑانا ہو تو اس کا بنا وہ گر کیا اس کے بولتے ہیں اسکلیٹر بناسلیٹر میں نے پیڑ رکھا جو کلچ چوڑا پور میں نے تو تیس بیس کا رفتار کو خود بخود چلنے لگا تھا وہ پھر مجھے اسٹری ے نہیں سبلہ تو اسٹیئرنگ میں نے کھ نہیں کیا میں نے دونوں ہاتھ ہاتھ کو کھڑا کر دیا
ہوں
ڈائریکٹ جسے نہیں پولیس ل پکڑا تھا دونوں ہاتھ سائلینٹ سے پورا سلینڈر کر دیتا اسی میں نے کر دیا اس کے بع وہ کنٹرول ہی نہیں ہو پایا میرے سے
ہاں تو ویسے پھر کنٹرول نہیں نا ہوگا اسٹیئرنگ پورا فری رہتا ہے
جی بھیا میرے پہ گس آ رہے تھے کہ تم کو میں تم کو میں منع کرا تھا لیکن تم نہیں مان تم زبردستی چلائے اب کیسے ہوگا ہم بولے کچھ نہیں ہوگا اللہ کا شکر ادا کرے پھر میں نے دعا کیا یا پھر سب چی کچھ ٹھیک ہو گیا
اچھا
جی بھائی جان تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکارپیو سیکھنا چاہیے دوبارہ میرے کو
ہاں سیکھنا ہی چاہیے
جی ہ سالوں کبھی بھی ہار نہیں ماننا چاہیے اتنا جلدی ہو گیا ایک دفعہ ہو گیا دوسرا دفعہ بھی ہوگی ان رہا لیکن کم مطب نقصانہ انسان سیکھ جائے تو بیٹ رہے ہیں ایک سیکھنے کا جگہ ہوائی اڈا نہیں تھا کیا لیکن میں نے غط جگہ پریاس کر دیا تھا
جی جی جی
جی اسی لیے چلیے بھائی جان کوئی نہیں ہوتی ہے آپ سے بات کیے
ہوں
اور آپ نے بھی بات کیا مجھے بہت اچھا لگا
ہ جی
یاد کرتے رہے گا ج جی تو تو ٹھیک ہے پھر آپ لگا دیجیے گا کیجیے گا ضرورت پڑ انسانن دھڑک بل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے وعلیکم السلام
ا جی